وعلیکم وورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میں فرما رہا تھا کہ کبھی کبھی سوچو کہ کیا کہتے ہیں اگر اپنے دوستوں کے بارے میں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پرانی جو زندگی ہے ساتھ میں رہنا ج سب
جی جی جی جو ہم لوگ جیسے پہلے مطلب پانچ چھ سال سے پہل جو پہلے باتیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ سب ساتھ میں رہیں گے جو پرانی اسکولیں تھی اس میں کیا ہم نے بولا تھا کہ ہم لوگ ساتھ میں رہیں گے کہیں بھی ہوگا ساتھ اپنے جائیں گے ساتھ میں کریں گے وہ علی شاید بات سب بھول دے چکے ہیں یا پھر ایسا وہ چاہتے نہیں کہ ہم لوگ ملے یا پھر وہ والی طرح بات ہو اگر دیکھیے ابھی انڈیپینڈنس ڈے آ رہا ہے دیش کی آزادی کا دن
جی
جی جی اور ابھی آپ چاہیں کہ ہمارے جو بھی جتنے بھی دوست ہیں ہمارے پر نے بچپن کی ان کو ہم بلا کے انہیں پرانی یادوں میں جائیں مطلب انہیں پرانی مطلب وہی پرانے اسکول میں جائیں تو وہ منع کر دے کہ بھائی ہم نہیں جائیں گے یا پھر وہ آنا ہی نہیں چاہے گا
نہیں گی حکن یہ تو مزہ آتا ہے مر
ب آ تو جائیں گے مگر وہ اتنا وہ آپ کو مطلب وہپ کو اتنا کہ بھائیے بھائی وہ بھائی بھائی وہ آئیں گے آپ کافی مذاق اڑائیں گے آپ کے ساتھ جو رہے گا جیسے میں ہی ہوں مجھے ہی دیکھ لیجیے میرا ہی مذاق اڑائیں گے آئیں گے میرا مذاق اڑائیں گے جب اندر جائیں گے وہاں بھی میرا مذاق اڑائیں گے
اس سے مجھے ایک بات یاد ہے کہ ج یاد ہے ہم لوگ کا چلڈرن ڈے تھا تو ہم لوگ کادااز تھا تو میں نے تہجد میں ا کے اللہ تعالی سے دعا مانگی
جی
میں نے کہا اللہ پاک میرا آخری چلڈرن ڈے ہے مطلب اسکول میں تو میں مطلب جیت جاؤں تو کیا ہوا کہ میں جس کیا کہتے ہیں جیت تو گیا مطلب کیا ہوا کہ پہلے تو کلاس ایٹ سیون فائن ہوا مطلب ایک ساتھ ہوا پھر تو میں نے مطلب وہ کرا ا تلاس کیا میں نے کہا کہ یہ پہلے مطلب یہ غلط ہے اور جو چیتی تھی انا چیٹنگ کیا تھا یاد ہے آپ اس نے بمانی کی تھی وہ پہلے ہی سے بنا کے رکھھی تھی
جی جی
اور پھر ہم لوگ کو مطلب دوسرا موقع مللا کہ کلاس ایٹ کا الگ سے ہوگا تو پھر کیا ہوا کہ مطلب میں سچ بتاؤں تو مجھے ٹائم آنا نہیں آ رہا تھا اور مجھے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے بیٹھے ہم لوگ کا جو گیم ہونے والا تھا بیٹھے بیٹھے مجھے آپ نے سکھایا تھا مجھے یاد ہے آپ نے کہا یہ دیکھو اس کو ایسے کرو اس کو ایسے کرو اسک ایس گ آگے مطلب بناؤ تو آپ ہی نے مجھے بتایا تھا وہیں پہ میں نے سےے باندھتے باندھتے مطلب پریکٹس م اچھی ہو گئی تھی پھر جب مطلب بنانے لگے ت ناٹ تو ج ہم نے جب اپنی ملد بنائی تو ہم اتنا زیادہ گھبرا گئے کہ میری ٹائی غلط ہو گئی تو ہم نے پھر سے پوری کھولی تو سب کہنے لگے کہ وہ سونیا جیت گئی سونیا جیت گئی تو میرے من میں کھیا ال آیا کہ یار یار جہ سونیا جیت بھی گئی کیا پتا اس کو ٹھیک نہ بناؤ ہم ہی بنا دیں بن چھوڑنے والے تھے لیکن ہم نے کیا کہتے ہیں پوری کر دی اور گھر جگہ بییھا تو اس جہ سونیا کی تائی الٹی نکل گئی تھی اب میریٹف سیدھی تھی تو کہ الم المار سیدھے
ہ جی جی جی بالکل بالکل
ہو ہو کیا سین ہے تری بات میں جان سے ہے میرے چائے کی ٹقریب ہے
نہ کریں جی بھی بات سب نہ کریں
اور بولے کتا پہ بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سب مطلب دوست ار بھی چڑھ گئے تو بولے وہ بسلہ ترب گ ہمیااد رک م ترک اور میں مجھے آپ کو دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ میرے مطلب نے بچپن تھا دوست نے سوچے جب سے مطلب میں نے ہوش نہیں سنبھالا تھا میرا سمجھ نہیں تھی ال اور اللہ نے مجھے سمجھ دی اس سے پہلے سے مطلب میرے دوست نرسری کلاسوچے مطلب آلموسٹ پندرہ سال ہم لوگ ہی دوست ہی رہ کہ نہیں
جی جی جی
اورلہ ترہ س تو وہ ال ال اپنے کے دوستی کو ایسے قائم رکھے آپس کی محبت کو اور بس دوستی کو ہماری قائب رکھے
جی بالکل صحیح کہا آپ نے ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہ ہ
اور اور بہرحال کے لیے چھوڑیے سب دوست نے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا
آگر کا تو الاہم علی جان ہے ہاں جی اور بتائیں یپ چتے بار بار آنا پڑا ہے
اور بتائیے آپ خاموش نہ رہیے جی اچھا یہ سب بات چھوڑی ہے چ لے خوشی کی بات کرتے ہیں میرے بھائی کا جب نکاح ہے تو وہ نکاح میں آپ کیا پہنیں گے
انشاء اللہ ہم نیا لباس لیں گے ہ
میری تو اللہ تعالی سے دا ہے کہ مطلب میں نومبر تک ب بالکل صحت مند ہو جاؤا مطلب ڈبلا ہو جاؤں بالکل بکل میری صحت بہت اچھی ہو جائے ان شاء اللہ تب پھر جو کپڑے پہنوں اس پہ اور اچھا لگوں اور جو چوں اللہ تعالی سے دعا کہ اللہ تعالی مجھے انے اچھے حقت میں آتا ہے اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے کرتے اور مجھے اور
جی انشاء اللہ ہوگا ہوگا بہرحال ہمم بھی ان شاء اللہ نیا لباس لیں گے آپ کے بھائی کے ساتھ میں باقی بہرحال برات تو جائیں گے ہی جائیں گے انشاء اللہام عیکم گیر جمیں ملاقات ہوگی آپ سے اسی نکاح والے گھر میں یا پھر کہیں بھی ہو نکاح
آپ تھوڑا تیز بولیے
ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں بھی نکح ہو ہم تو برحل آئیں گے ہی آئیں گے آپ کے ساتھ
جی انشاء اللہ اور
کہہ رہے تھے کہ جیسے آپ کو ہمیں بلائیں گے مگر بہرحال اب دوستوں میں کوئی اور ایسا اس کو بلانا چاہ رہی ہوں بولیں
مجھے رات نے میرے چچا کی شادی میں نکاح میں کتنی دیر کر دیا تھا یاد ہے آپ نے شاید
جی جی جی بالکل بالکل
جی
جی بالکل بالکل یاد ہے ہمیں ہمم کو یاد ہے
جی
ہ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کوئی اور ایسا کوئی دوست آپ کا جسے آپ بلانا چاہتے ہیں
نہیں میں تو بس میرا ہی رہتا ہے کہ آپ کو سلمان کو بلاؤں گا اور دیکھوں گا یوسف شعیب کو بھی اور
جی آپ کی مرضی آپ کسی کو بلائیں مگر ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر ہاں ہمارے علاوہ بھی کوئی ایک اور ہو جاتا تو بہت اچھی بات ہوتی
سلمان کو بلا لوں گا
جی بالکل بھ معذر ج بہت اچھی بات ہے ایک اور کو بلا لیں گے آپ جی بارش پھر ہونے لگ رہی ہے بارش کا مسئلہ یہ ہے کہ رک رہی ہے ہو رہی ہے رک
آپ یہاں چھت پہ بیٹھے ہیں اپنے
جی جی بارش ہو رہی ہے ہم بارش کے نیچے بیٹھے ہو اللہ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں بارش ہو رہی ہے رک رہی ہو رہا ہے آپ نکل کے دیکھ
ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالی کے خوش ہونے کی تین نشانیاں اور اللہ تعالی کے ناراض ہونے کی ایک نشانی ہے وہ سا ہی سلام نے اللہ تعالی سے پوچھا اللہ تیرے ناراض ہو نہیں کیا نشانیں ہے اور خوش ہو دیکھی تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے خوش ہونے ک ت نشانی آئے کہ بارش جو ہے وہ وقت پہ ہوگی وقت پہ بارش چیے تو مطلب اللہ تعالی خوش ہے اور پیسہ جو ہے ال وہ سکی لوگوں کو دیں گی جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر پیش اداروں کے اوپر لوگوں کی بلائی کے اوپر سکیوں کو دیں گے اور تیسرا جو حکومت دیں گے وہ سمجھدار لوگوں کو دیں گے
جی جی
اچ اللہ تعالی سے آپ کے ناراض ہونے کی کیا نشانی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے ناراضوں کی نشانی ہے کہ بارش جو ہے وہ دیوک کروں گا مطلب وقت نہیں رہے گا چار منٹ سے بارش ہو جائے گی اور کیا کہتے ہیں پیسہ جو ہے وہ بکیل کا جوس لوگوں کو دوں گا اور جو حکومت ہے وہ مطلب نہ ا لو نہ سمجھ لوگوں کو دوں گا
جی جی
آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ جو ہماری حکومت ہے وہ کتنے بیےقور لوگوں کے پاس خالی اپنی جی پ پیسہ بھرنے کے چکر میں ہے سب لوگ
جی جی سمجھ سکتے ہیں ویسے لگ چکا ہے کسی د کسی ملک میں ایک دوسرے سی ایم آئے ہیں جو کہ بہت بہرحال اچھے ہیں اور
جی جی تو میںش لہ تھلا پتی وہ تو بہت بڑھیا ہے اور اس نے اتنا سب اتنے اچھے اچھے رول نکالے ہیں یہ سب وومنس کے لیے کیا کہتے ہیںیف چٹی کرا ہے سب بچوں کے لیے سرکاری کی بس میں ٹکٹ کری ہے اور کیا کہ ات میں بہت زیادہ مطلب کرپشن کو کم کر دیا ہے اور کیا کہتے ہیں مطلب بہت اچھے اچھے رول نکالے ہیں ایسے لوگوں کو بننا چاہیے اور دیکھیے لوگ تو اگلا پی ایم کہہ رہے ہیں مطلب پردان منتری
جی انشاء اللہ بالکل بنے انشاء اللہ ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ وہ پی ایم میں بن جائے جو ہمارے لوگ کے بھی تھوڑا سا ت ہمیں لگ کی بھی کنٹری سدھر جائے ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ بھی منجے پی ایم ہمارا تو یہی دعا رہے گی کہ وہی پی ایم بنے
جی نہیں دیکھیے ایسا مطلب ویسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ تھا اور رگو شھا پارلیامنٹ کا اس نے لگوں کے مدے کو کتنا پارلیامنٹ میں اٹھایا لیکن پھر اس نے عام آدمی پار تو چھوڑ کے بی جے پی جوائن کر لیا
جی جی
اور ٹھیک ہے ان شاء اللہ اگلے بے بات ہوتی ہے السلام علیکم
وعلیکم السلام
ا میے